ہلو جی السلام علیکم
وعلیکم السلام جیر بھائی
ہ ہ جی بڑھیا اچھے تھا آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب ٹھیک آپ کے ممی پاپا کیسے ہیں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اچھا کس بارے میں بات کرنا چاہ رہتی ہوں
بھائی جان میں بات کرنا چاہتا ہوں آج کل کا جو دور چلے وقت جو وقت کی اہمیت ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھو جو وقت ہوتا ہے نا بھ جان وہ سب کوئی امیر ہو غریب ہو کیسے بھی انسان ہو چھوٹ ہٹاؤ بڑاؤ بھ سب کے لیے جو ہے نا ٹائم جو ہے چوبیس گھنٹے تو جوٹھیک جو سمجھتے ہیں وقت کی اہمیت تو وہ وہ صحی جگہ جو اپیگ کرتے ہیں تو وہ اپنا جو ڈریمس ہو جا وہ کمپلیٹ کر پاتے ہیں جو وقت کوئی نہیں سمجھ پاتے نا بھائی جن تو وہ جو ہے نا وہ بہت پیچھے رہتے ہیں بھ جن
جی جی آپ کی بات تو
ج دیکھا ہوگا جی بالکل بالکل
جی جی جس جس کو وقت کی قدر یا اہمیتیں وہی زندگی میں کامیاب ہوگا جس کی جس کو وقت کی قیمت یا قدر نہیں ہے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا
آپ دیکو
جو اپنا ہاں آج کل تو زیادہ ہی ہے جو مطلب انسان اپ اپنا وقت موبائل پہ ضائع کرتا رہتا ہے جو یہ ریلز وغیرہ دیکھتا ہے اپنا ٹائم جو اتنا زیادہ وقت ضائع اپنا کرتا ہے
جی جی بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا جو بھی اپنا وقت ضائع کرے گا نا پھر اس کو جو وقت تو د وہ ایک ایسی چیز ہے
جی
کبھی واپس آنے والی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو وقت نکل گیا توب وہ نکل ہی گیا ب یعنی کبھی واپس آنے والی چیز نہیں ہے بھائی جان آپ نے بھی بہت س جگہ دیک دیکھا ہوگا بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا جو وقت کی صح طریقے سے قدر کرتے ہیں نا تو وہ ان شاء اللہ وہ آگے چل کے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ دیکھو ہمیں اگر شروع کرنا چاہیے تو خدا کے نام سے ہم اٹھے صبح اور فضر کی نماز پڑھیں کچھ اپنے پریوار کو تھوڑا وقت دیں اپنا اور جو بھی تمہارے گولس ہیں ڈس ہے ان کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا پورا کریں بھائی جان ایسے ہی ہوتا ہے بھائی جانا آج کل جو اس کا صحیح اپیوگ نہیں کر پاتے نا بھائی جان تو بہت پیچھے رہ جی ہے مج میں
جی جی آج کل تو یہی سب ہوتا ہے جو آج کل کے بچے ہیں وہ زیادہ تر وقت ضائع ہی کر کر دیتے ہیں
جی آپ نے صحیح بولا جیسے کہ بچے ہوتے ہیں نا جی
اگر ان کو وقت کی قدر ہوتی تو وہ زندگی میں کامیاب ہوتے
جی آپ نے بالکل صحیح کہا جیسے کہ جو ب اچے ہوتے ہیں ان کو وقت پورا کس میں نکالتے فون میں نکال دیتے ٹا پہ نکال دیتی ہے اپنا فیس بک وغیرہ پہ یہ سارا جو وقت اس میں پورا ضائع کر دیتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے تھوڑا اپنے بارے میں تھوڑا جو مطلب کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی جان تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے ان سے ذرا پوچھ کے ان سے پوچھو کہ ان نے کیا کیایا تو وہ سب سے س سے پہلا جواب یہ دیتے ہیں بھائی جان کہ ہم نے وقت کو سب سے زیادہ اپنے جیون میں سب سے اہمیت جو دی ہے وہ وقت کو ہی دیا بھائی جان تو ایسا ہی ہوتا ہے ایسے ہی دیکھے گا ہے اب ہم بھائی جنٹ دیکھو جو یہ ابھی چل رہا ہے دور وہ فونس کا وغیرہ یہ چل رہا ہے نا سوشل میڈیا کا تو اس پہ اگر دیکھو جو اپنا وقت تو اچھی جگہ گ کرتا ہے تو وہ اچھا پھر اچھا بھی کر پاتا ہے جو مطلب اس میں اپنا پورا ٹائم برباد کرتےتا ہے ن ای تو پھر کچھ نہیں کر پاتتا بھائی ج
جی جی آپ نے تو صحیح بات فرمائی جو اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کی جس کو وقت کی قدر ہوتی ہے وہی انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے
جی جی بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا
اپتنا ضائع نہیں کرتا ہے ٹائم بچاتا ہے
جی جی جی جی دیکھو اگر ہمیں دیکھو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو ہے ٹائم کا صحیح اپیوگ کریں ہم ہم مطلب کہ ایک ٹائم میں رکے ہیں اور پانچ منٹ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں چوبیس گھنٹے ہمیں کو ملے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کس جگہ اس کو اپیوگ کیا کس جگہ ڈسیوگ کیا ہے بڑا سوچنا چاہیے انسان کو بھی وقت ایک ایسی چیز ہے بائی جان
یہ جو وقت ہے جی جی جیسے آج کل لوگ ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں اس یہ نہیں ہے کہ مطلب ہر وقت انسان کام ہی کرتا رہے گا یہ یہ نہیں ہے اس مطلب تھوڑ مطلب آدھے گھنٹے مطلب ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پڑھائی پھر پھر کھیلنا کودنا بھی اس کے ساتھ ضروری ہے کام کرنا بھی اس کے ساتھ ضروری ہے
ہاں یہ جو آج کل کے لوگ زیادہ تر کرتے ہیں جو فون چلاتے ہیں ریلس کرنگ کرتے ہاں جو یہ آج کل یہ فون چلاتے ہیں اس کے بھی ف فائدے بہت زیادہ مگر جو یہ اسکرولنگ کرتے ہیں ریل انسٹاگرام واٹس ایپ یہ چلاتے ہے زیادہ مجھے لگتا ہے یہ اس ان کو وقت کی قدر نہیں ہے
جی جی بالکل بالکل
جی
دیکھو اگر دیکھو اگر ہم دیکھا جائے کہ جو آج کل کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو مطلب کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا پاتے کس لیے کہ ان کو جب فون ہاتھ میں نہیں ہوتا تو وہ کھانا بھی نہیں کا پائیں گے اچھی طریقے سے اپنا جو وہ بھی کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے ج جیسے کہ ج ج دیکھا گیا ہے کہ کالج جاتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ فون چلا کے جائیں گے وہ پھر چھ گھنٹے کالج میں یز اپنا جو ہے دیں گے پڑھائی میں اور پھر آنے کے بعد ان کو چاہیے کیا سب سے پہلے فون چاہیے ان کو کھانا بھی سائڈ میں رکھ دیتے وہ مطلب کہ کھانا بھی اچھھی طریقے سے نہیں کھا پاتے اپنا ورک ٹائم کے ساتھ کمپلیٹ نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھو پھر ناکامی ملتی ہے انسان کو اور کیا ہے زندگی میں جس نے اپیوگ اچھی جگہ کیا تو وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے اپنے ڈریمس کو پورے کرتے ہوتا ہے یہی ہوتا ہے آج کل بھائی جان دیکھا بھی گیا ہوا آپ نے بھی بہت جیاگہ دیکھا ہوگا جی بالکل
جی جی آج کل جو لوگ ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں یا بنا دے اس میں اس اس میں اس میں اچھی طریقے سے مطلب ہونا چاہیے مطلب ٹائم بچانا چاہیے جتنا ٹائم بچ سکے اتنا ٹائم بچ مطلب صبح
کہا جیسے کہ دیکھو ہمیں اپنا تھوڑا ٹائم فزیکل فٹنیس کے لیے نکالنا چاہیے چاہیے ہمیں تھوڑا ٹائم تھوڑا کھیلنے کودنے میں بالکل بالکل
آج کل تو زیادہ تر لوگ صبح دیر سے اٹھ جاتے ہیں کتنا ٹائم وہ ضائع کرتے اگر اگر صبح پانچ بجے اٹھنا چاہیے وہ دس بجے اٹھتے ہے کتنا کتنا ٹائم ضایا کرتے ہیں وہ
دیکھو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی عبادت کریں ہم فضر کی نماز سے ہمیں دن کو شروع کرنا چاہی چیے دیکو اوپر والا بھی پھر ہمارے لیے بہتر ہی سوچے گا اور ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنا پورا رول ریگولیشن بنا کے رکھیں اور ہمیں تھوڑا مطلب کہ ہمیں ٹائم ادھر ادھر ویسٹ نہیں کرنا چاہی ی ہے بھائی ج ویسے کہ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت جگہ کہ ٹائم صبح آپ نے جیسے بولا اب کہ صبح دس بجے اٹھ رہے ہیں ہم نا چاہیے کب پانچ بجے خدا وہ یاد کرنا چاہیے اس کی عبادت کریں اور تو یہ سب جو ہے نا ٹائم کی بربادی کر رہے ہیں بھائی جان آگے چل کے کیا ہوا کہ ہمیں ہی نقصان ہوگا کہ ہم سوچیں گے کہ یار کاس کو ہم نے بس اس کا یوز کر لیا ہوگا جی بالکل آپ نے گا کہ ائم واپس نہیں آنے والا بھائی جان جی
کسی کو رکتا نہیں ہے کہ بولتا ہے میں رکوں گا کرو پہلے یہ کام یہ کسی کو روکتا نہیں ہے
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا یہ ٹائم جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے ہماری زندگی میں ایک یہ اہم چیز ہے بھائی یہ ٹائم جو ہے نا کسی کا ویٹ نہیں کرے گا یہ بس چلتا ہی رہے گا بھائی جان جو پیچھے ہو گیا نا اس کو اس کو بھی نہیں دیکھتا بھائی جان یہ بس اب اس کو کیا کرنا ہے کہ آگے بڑھنا ہے بس وہ جو مطلب کہ ہم لوگ ہیں ہم بس اس کو چاہیں گے کہ کہ اگر ہم دیکھو اچھی طریقے سے اس کو یوز کریں گے نہ کہیں گے تو پھر انشاء اللہ ہمیں ہمارے ڈریمس ہیں وہ بھی پوری ہوں گی ہمارے گولس جو بھی ہم نے سوچ را کہ اگر ہم ٹائم کے ساتھ اپنا کریں گے نا تھوڑا تو ہم یہ پورا کر پائیں گے آج کل دیکھا بھی گا جو نوجوان ہے جو کافی نوجوان بے روزگار بھی ہے اس لیے کیا انہوں نے جو ہے ٹائم کا یوز نہیں کر پاائے اچھی طریقے سے اور کچھ لوگ انہیں کے ساتھ ایک کون سے کہ اچھی جاب پر ہیں جی بالکل بالکل
جیسے کہ آج کل زیادہ تر لوگ ٹائم ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ صبح دیر سے اٹھ جاتے ہیں پھر کھانا وانا سب کچھ جو انس شان صبح سویرے اٹھے اٹھے گا نا ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو مطلب یہ ریئل لائف میں بھی ہے جو انسان صبح سویرے اٹھے گا یا مطلب صبح پانچ بجے چھ بجے وہ وہی انسان زندگی میں کامیاب ہوگا
جی جی آپ نے بالکل
کیونکہ کیونکہ اس کا یہ ریز کیونکہ اس کا یہ ریزن ہے جتنا انسان دن بھر کام کرے گا نا یا پڑے گا اتنا صبح قم انسان یا پڑھے گا یا کام کرے گا ا اتنے سے زیادہ
جی جی بالکل بالکل دیکھو اگر ہمیں جیسے کہ آپ نے بولا کہ ہمیں چھ بجے پانچ بجے اٹھنا چاہیے ہاں یہ اچھی بات ہے ہمیں اٹھنا چاہیے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے عبادت خدا کی خدا کے نام سے ہم دن کو شروع کریں اور ہمیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں کمپلیٹ کریں اور بس یہی ہے زندگی میں انسان کی کچھ نہیں ہے وہ بس
جی یہ بات تو صحیح ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو انسان شام کو دیر سے ہو جاتا ہے بارہ بجے کوئی ایک بجے کوئی کوئی دو بجے اس کا بھی خاصا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ صبح سویرے اٹھنا ہے ادھر میں بارہ بجے نہیں میں دس بجے سووں
جی جی جی جی ایس ہی ہوتا ہے نا بھائی دیکھو اگر ہم لیٹ سوئیں گے تو پھر لیٹ ہی اٹھیں گے یہ دو
جی جی
بالکل یہ تو مطلب کہ یہاں پہ بھی دیکھنا چاہیے جی جی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خدا حاپظ بھائی جان
چلو اللہ حافظ اللہ